وعلیکم السلام
اب وہ بات کرنا اب نہیں مان دیکھا آپ نے وہ یہی کر رہی ہے صبح سے
ہاں لکھو
ایون کل سے اس نے مجھے کل میں نے میں میری کل طبیعت ٹھیک نہیں تھی میں نے سوچا میں ایک کال کراوں اس نے مجھے دیا تھا ایسا کوئی نمبر
ہاں
وہ پھر بو رہی میری اٹاؤ مجھے نہیں ہو رہا ہے آپ لوگوں کو ہو رہا ہے چلو اینی ویز آپ کے بچے ٹھیک ہو گئے ان
دوائی توپی انہوں نے مجھے ذمین بہت فون دیکھتا ایوا کی وجہ سے
اس ایوا کونا اس بات پے بہت پٹائیی کروا لق کسم بہت
ایوا تو اب اتنا نہیں دیکھتی ایوا کو میں پھر بھی چھین لیتی ہوں ز اب مارتا ہے فون پہ
یہ پتہ نہیں کیا بدعت رہ گئی اس جنریشن کو اس فون کی
ورنا کے اوپر سے یہ بھی شارٹس دیکھنے لگا ہے
ہاں
ہاں یہ نہیں دیکھتا ہے کارٹون وارٹون یہ شارٹس دیکھتا ہے
دیکھیے نا مجھے لگتا ہے پھر ایج وائز ان کی پریفرنسز چینج ہوتی ہیں
ہاں
ہے نا یہ ہو گیابھی دو کو آپ اس وہ بھی ڈال دینا آپ اسکول اگے سال
اگلے سال نہیں اس کو میں اکٹوبر میں ڈالوں گی
اکتوبر میں ہی ڈالو گی
میں جونیئر دہلی پول ڈالوں گی میں میرا نائنتھ منتھ چڑے گا نا ایٹتھ نائنتھ اس میں جنییا داری ڈالوں میں
وہی ہے
پھر میں ایک منتھ اس کو ڈالوں گی بس پھر مارچ سے میں اس کو ڈالوں گی یہاں اور یہاں یا ٹوڈلر نہ ورنہ آ آکسفورڈ کیا بولتا ہاں
کیا کرے اگلے سال تک میں ابھی بیٹی کا اچھی جگہ ایڈمیشن کرنی چاہیے ان شاء اللہ پھر ایک ساتھ زعم اور اس کو ڈالتے
ہاں آ
اچھے ڈاڈلر میں
میں اس کو لیکن زم تھوڑا سا ہی ویسے شارپ ہے مجھے لگتا ہے میں اس کو ٹر ورلڈ میں ہی ڈالوں گی
اگر میں اللہ کرے میری بیٹی کا بھی ہو جائے تب
مجھے پیر باغ سے بھی نزدیک ہو جائے گا نا ٹاٹر ورلڈ
ہاں
میں اس کو ٹلر بول بھیجوں گی
اچھا ہاں
عمر بول رہا تھا اب ا اب میں سنڈے سنڈے چھٹی کروں گا
اچھی بات ہے آپ کو بھی تو آ جائے گا
ہاں اب مت وہ نکل سکتا ہے سنڈے سنڈے اس کے سارے امپلائیز نہیں آتے ہیں اس کو مت کم مال ہے وہ بہت ہینڈل کر سکتا ہے
اچھی بات ہے تھوڑا آپ کو بھی ریلیکزیشن ہو جائے گی
ہاں
شاعرہ سے ہوئی کوئی بات آپ کی
ایک کال ہو گئی تھی اس کو پھر ہوتی ہی نہیں تھی وہ رہی تھی مجھے نہا
تھی پانچ منٹ ہو گئی پھر آواز ہی چلی گئی پھر
وہی ہو گیا عمر کو بھی اس کو ضائع ہی ہو گئی دو کالس
لیکن روبی بورے شاید یہ منٹس بھی آتے ہیں جتنے منٹس کال کی ہوئی ہو ہیلو
ہاں
لیکن روبی نے بولا جتنے منٹس کال کرتے ہیں وہ منٹس آتے ہیں
ہاں ہاں جتنے منٹس بکواس کرتے اتنے آتے ہوں گے
ہاں اور آپ کی بڑی نند ٹھیک ہے
ہاں وہ ٹھیک ہے
وہ نہیں آتی ہے ادھر وکیشنس میں بھی نہیں آئی
نہیں اس کی بڑی ساس گزر گئی تھی نا
اچھا
اسی وجہ سے نہیں آۓ
لیکن وہ بہت کم بچاری آتی ہے نا
ہاں بہت ہی کم آتی ہے اس کے بعد میں آپ کی ایک لے لوں گی ہو جائیں گے ایسے ختم پھر رہیں گے شاعرہ ما شاعرہ کے ساتھ مجھے عمر کے ساتھ ایک دو کالز تین چار رہی ہوگی اور آپ کے ساتھ بھی پانچ ہے
آپ لے لو لے لو
اس کے بعد آپ کرنا
ممی گئی اس پاپا آئے وہ گئے
کہاں
ان کو جانا تھا نا وہاں تہذیت پر
ابھی کون سی تہذیت پہ جاتے ہیں
اس نے بولا شام کا ٹائم ہے میں چلی جاؤں گی اور بولا یہ مجھے پھر کال لے لے گا وہیں سے بولا میں جاؤں گی صوفیہ کو بھی دیکھ لے
او و ہاں جا رہے روبی پاپا کو بولنا روبی کو فون نہیں دینا وہ آپ کو بھی او ٹی پی لے گی
اب تو کام ہی بند ہو گیا تو آپ کیا او ٹی پی لو گی
بول رہی ہے
کام بند ہو گیا وہ اپنی کالس کے لیے بولتی ہوگی جلدی جلدی اٹھاؤ میں نے کیا نا اپنا
تو نمبر دے دیا مجھے تو ٹاسک نہیں نا آئی
آپ کو کب دی آپ نے کب دیا
پرسو اسی دن اس نے مجھے بولا نا
میں نکال دیا اب دیکھتے ہیں ان پہ آئے گی کی نہیں
لیکن بولا نہیں آئے گی روبی بولی مجھے بولا نہیں آئے گی
اس نے لاسٹ ٹائم بھی بولا
میں نے بولا کیوں نہیں آئے گی پھر بولیے یہ بولی پروجیکٹ بند ہو گیا ہے اب کوئی نہ یہ پروجیکٹس آئیں گے میں کیا بولتی میں نے بولا ٹھیک ہے
اب دیکھیں گے نا ہمیں آ گئی
آپ نے گیا اس کو کوئی میری بیٹی کو نا پیک بورڈ کا ایک پیک پتا نہیں کہ میں چلا گیا یہ مجھے پھر پاگل کرتی ہے بولتی ہے اس کا پیک کہا ہے ایسے پہلے سینک بھی ہے پر مجھے پتا نہیں
میں کہاں سے ڈھونڈوں اس کا وہ بیگ
وہ کون دیا
پتا نہیں کہاں رکھا یہ مجھے پھر بڑا ستا آتی ہے جب اس کو پیگ نہیں ملتا ہے
مجھے پتا ہے یہ ہوگئی ن پریشان اس کو کہانگ گیا
اماں بھی نہیں ہیں ادھر
ادھر چلو اور چائے پی
ہاں میں نے بھی مجھے کھانی تھی ایک دوائی کی ٹیبلیٹ رکھی تھی مجھے ڈاکٹر نے لنچ میں میں نے وہ نہیں کھائی پھر میں نے چائے جلدی بھی میں نے اب اس مکسر
کیا ہو وہ چلے گئے تو اب میں بیٹھ گئی
وہ اب بھی تو اوپر ہی ہوتی ہے جوڑے جیسے آپ کو پتا ہے
اس کو تو پتا ہے اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتے نیچے کون آیا نیچے کون گیا
اس کو نہا پتا ہے کل ماما گئی تھی نا شاروار میں نے ممی کو بولا آپ کو اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اس اس اس نے مجھے نہیں بولا
مجھے بھی نہیں بول
پسمدی ماما کیا بات ہے آپ بول رہانے
پتا کیا بات تھی
اچھا
اب ہنسو گی منگنی ڈال دی ہے نا کتیھییرا
ہاں
نا گئی س شاید آ کے گا
ممی آئی ہے
ہاں
اس نے بولا اس نے بولا آپ لوگوں نے کر تیرا پیا میں نے بولا نہیں بولا ذرا بناؤ جاؤ دیکھو اس نے مت بنایا ہے اس نے نہیں بنایا تھا
ہاں
میں نے اس کو دودھ شودھ ڈالا
ہاں
لیکن تو آچ گئے ا تھے ساڑھے بارہ
ہاں
ممی نے بھی پیا گلا ممی نے اس کو بولا اور ج اب پی ہو کر رہا
ہمم
یہ کپڑے دوری سے پہلے اس کو ممی نے بولا فین کرو گے آج صاف
بولا نہیں مجھے آج کپڑے دنے ہاں یہ کروں گی میں ساتھ پھر کیا ہوا
ہاں
آپ نے بولا ممی کو اس نے مجھے آج قسم رکھ رکھ کے بولا
ہمم
ہاں
اچھا ٹھیک ہے ممی نے بولا ٹھیک ہے کل دو ہو پھر کیا کیا اممی نے
ہاں
جان پیو کا تیرا یہ بول نہیں مجھے نہیں پینا ہے اس نے بولا کیوں نہیں نہیں نہیں پھر میں گئی نا کل کہاں بیٹی کو لانے میں نے ممی کو دیکھا کھانا میں نے بولا ذکرا نہیں آئی بولا ہاں اس اس نے کھانا کھایا میں نے بولا کھا بولا اپنا پلیٹ صاف کیا اور
ہمم ہمم
میں نے بولا کیوں
ہوں
ایسے میں نے بولا مامی کیا کوئی بات ہے بول نہیں کوئی بات نہیں ہے اللہ کے قسم نہیں آ بولی آج اس نے میں نے اس کو بولا ہمارے گھر سے بھگا لالی آپ لوگوں نے کتییرا پہلے ہی پیا تھا مجھے نہیں کیا تھا
ج
میں کیوں پی تی پھر اتنا لیٹ ہ
اللہ کی قسم میں آج بھی دیا نا وہ ایٹی روپیز کا ہے پھر بھی میری ماں کو نہیں دکھتا ہے
میں نے بولا ماما آپ کو بولنا تھا آپ ہی تو ادھر کیوں آپ کو بنانا تھا میں باہر تھی ایک وہ بنایا نہیں دوسرا مجھے و میری ماں اس کتنا نہ ڈر دیے اب صبح ہا کری تھی صاف
ہاں
پھر بولی بول رہ ہے ماما کوشک پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے ماما کپڑے نکال کے اس کے ساتھ گئی بی پی دیکھنے وہ میرے ساتھ کبھی ایسے نہیں ہوے گی
وہ کہاں آئے گی مجھے مجھے پتا
کو سنبھالوں گی اللہ حافظ
اچھا ٹھیک ہے